ہیلو
ہوں
ہلو
اسلام علیکم
ہلو نشا
جی جی جی اسلام علیکم
ہلو
ہیلو آواز آرہی ہے
ہاں آواز آ رہی ہے بہت سلو آواز آ رہی ہے کیوں
ہاں بولیے
سلو آواز آ رہی ہے
بہت زیادہ سلو
نہیں نہیں ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے اور بتائیے سب ٹھیک ہے
ہاں سب خیریت ہے اپنا بتائیے
سب خیریت ہے سب ادھر ہی سب خیریت ہے
اور کیسے کہاں ہے کیا اور کیسے ہیں ابو آپ کے کیسے ہیں
سب اچھے ہیں
ہوں
ابو امی سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں ابو امی کیسے ہیں بیبی لوگ سب کیسا ہے
میں بھی ٹھیک ہے ابو امی بھی ٹھیک ہے
اچھا تو کہیں گھومنے کا پلاننگ ہو رہا ہے
ہا بستہ ہے گھومنے کا پلانگ تو ہو رہا دیکھیے تب جاتے ہیں ہے رات کا
اچھا ابھی ہم سوچے تھے کہ جائے ہے نا لیکن گرمی تھوڑی زیادہ ہے نا اس لیے ابھی ہم لوگ جا نہیں پا رہے پلاننگ نہیں کر پا رہے ہیں
ہاں جی
جی کہاں جانے کا پلاننگ سوچ رہی ہیں آپ کرنے کے لیے
پلاننگ نہیں کیے ہیں
تو سوچی ہے
پلاننگ ابھی نہیں کیے ویسا
پہلے سوچنا ہے نا کہ ہاں کدھر جانا ہے جیسے وھ
ابھی ویسا کچھ پلاننگ نہیں کرے کیونکہ کام کو لے کر بہت بزی رہ رہے تو ابھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ویسا
ج ہیں ہاں وہ بات تو ہے
اور چائے ہوگیا آپ کا
ہاں
ای ہں اور کیا بتائیے
ایسے آج شکروار تھا نا تو آج جمعہ وما ہوتا ہے نا
ہاں جمعہ میں بہت زیادہ پریشان صبح سے اٹھ یہ سب صاف ستھرا دیںے صفائی ابھی تھوڑا دیر پہلے میکو ٹائم ملا ہاں تھوڑی دیر پہلے ٹائم ملا تو کا آپکا کام
ہاں گھر میں کافی سارا کام بھی ہو جاتا ہے
ہوں
اور اپنا کچھ بتائیں آپ
کیا
اور کچھ آپ بتائیے
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے پڑھائی لکھائی سبچ کچھ کر دی ہے
ہاں پڑھائی لکھائی تو چل رہی ہے ابھی بس سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کریں کیسے کریں
ہاں ابھی پڑرھا میں کیا کچ
مطلب ڈ س ا کس میں
پٹنا میں آپ کیا کیا کورس کر رہے ہیں
میں
ہوں
میں کمپٹیشن کی وہ تیاری کر رہی تھی
ہاں ہاں
ہاں تھوڑا بہت تو بس کیا ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کرے آگے
اس کا فم بھرے ہیں آپ یہ پرکنڈ کھیتر کا
نہیں بھری ہوں میں
اچھا
کافی سارا چیز نکلتا ہے ٹھیک ہے
لیکن اس میں جو ہے نا الگ الگ چیز مانگتا ہے جیسے میں اگر کوئی بھی وھاگ میں نکلا ہے نا تو اس کا ایجوکیشن الگ ہونی چاہیے جیسے آئی ٹی آئی ہونی چاہیے تب کسی میں کچھ ہونا چاہیے تو انگلش سے ہونا چاہیے بی ا بی سی اے ہونا چاہیے اتنا پرسینٹیج ہونا چاہیے یہ سارا چیز ہونا چاہیے تب جا کے
ہاں
لوگ فارم فیل کر پاتا ہے وہی چیز ہے آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے
وہی ہم بھی کمپٹیشن کے بھی ادھر تو ایگزام نہ سنڈے کو میرا گڑھوا سینٹر دیا ہے ہاں
اچھا اچھا کون چیز کا ایگزام ہے
اچھا تو تیاری ہے
سوچتے کہ تیاری ایسا کہیں
تو اس میں ا سلیبس کیا کیا پوچھتا ہے کون سی ڈگری پر تھا وہ فارم جو فارم تھا نا کون سا ڈگری پہ تھا بی اے پہ کہ انٹر پہ
ہاں بی اے پر تھا بی اے پر
ہوں
بی اے پر تھا گریجویشن سے لے رہا تھا
اچھا کب نکلاتا ہے فارم
اچھا اچھا اس سے کچھ لنک تھا یا پھر ڈائریکٹلی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ڈبلو ڈبلو ڈبلو سرکاری ریزلٹ ڈاٹ کام پہ ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں اسی ٹائپ سے وہ بھی آیا تھا کیا
ہے نا وہ ویب سائٹ میں تو ہم لوگ کو پتا چلا کہ فرینڈ ہے ایسا جنتین انجم ہے میری پدرے کی تو وہی بتائی تو پھر پھر گھرے ہم لوگ
ہمم
جس جگہ پہ رہتے ہیں نا اس جگہ سے بہت سے ہم لوگ کا ہاں یہ بھری ہے
اچھا
چلو اب نیکسٹ بار ب لیجیے گا ابھی تو انجام ہے اور سب باجی کی آپ کی شادی ہو گئی
ہاں ہو گئی
ہاں نکاح میں ان کا تو ہم لوگ نہیں آ پائے ہیں بٹ کیا کرے آپ مت بولے تھے دعوت میں
ہاں آپ بولے تھے دعوت میں آنے کے لیے لیکن آپ بتائیں تھے کچھ پرابلم ہے تو نہیں آ پائیں گے
نہیں آ پائے
ہوں ہماری دوست ملی جیسا ہوا نا ہاں ہمارے دوست بھی ہے سوانا فرجانا گننی یہ سب ہے نا تو ان لوگوں کی جلدی شادی ہو گئی ہاں ان کے تو بچے بھی ہیں
ہاں بچے ارے بچے بھی ہوگئے کبھی بولتے ہیں تمہارا اتنا جلدی جلدی صاحب نکاح ہونے کے بعد تمہارا بچے ت تمہارے اتنے بڑے بچے ہیں
یہی نہ ہوتا ہے گھر کی جمہ داری بھی ہوتی ہے سب کی اپنی ابو کی امی کی تھوڑا لگتا ہے کہ نہیں ش نکاح ہو جائے گی تو اچھا سے اپنے سسرال میں اپنے گھر میں شوہر کے پاس رہے گی ہے نا تو کافی سارا چیز ہوتا ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میری بیٹی سکھی ہے وہاں پہ اچھے سے ہے یہی سب چیزیں ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اس لیے جلدی کر دیتے ہیں کرنا ٹھیک بھی ہے اگر آج کو ڈیٹ کو لے کے دی کھا جائے تو بڑھیا اچھا بھی ہے پڑھائی لکھائی بھی اور کافی سارے لوگ ہیں ہاں کہ ش جیسے نکاح ہو گیا اس کے بعد بھی لوگ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں
جی
کرتے بھی ہیں شوہر لوگ ایگزام رہتا ہے تو پھر لے کے جا تہہ لے کر آتے ہیں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھا ہے کہ کم سے کم سینٹر پہ جانا سینٹر سے واپس پھر آنا ہے نا کیئر ہونا اور بتائیے آپ بتائیے کیا بنانے کا پلان ہے کھانا پینا
ہاں ہم بنائنگے آج تو ادھر جمعہ ہے تو یہاں مارکیٹ لگتا ہے
ہاں
ہاں تو یہ ہسبینڈ چی کن لے آئے ہیں تو چکن بنے گا اور کیا
چکن بریانی یا پھر صرف چکن بنے گا
ارے بچے لوگ تو بریانی بو بولتے ہیں کہ بریانی بنے تو ہسبینڈ بولتے ہیں اونلی چکن بنا دو چاول ہ ہسبینڈ ا فرمائش ہے چکن چاول بچے لوگ کا فرمائش چکن بریانی
ہاں بچ
ہاں ہاں دیکھیے چکن چاول بنائیں گے تھوڑا طبیعت ٹھی لگ رہا ہے
ھمم ھمم نہیں نہیں مین بات ہے نا کہ صبح سے اٹھ کے شارا کام وام ہو جات تا بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے
بچے لوگ کا اسکول بھیج کر صبح سے جو کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں داس منٹ ہو جاتا ہے تھوڑا دیر ابھی پانچ بجے ریسٹ کر رہے تھے
ہاں پلس گرمی کا بھی موسم ہے نا
ہوں
تو تھوڑا سا لپٹا ہوگا
ہاں سا بہت خوشی ہوئی کی آپ کو کی آج
ہاں اچانک کال کیے سوچے کہ بہت دن سے بات نہیں ہوئی تو بات کر رہے ہیں آپ سے
خود کال کرنے کے لیے اچھا گ بات کریں بھی کال کر دیجئے آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں ہاں کبھی بھی آپ کال کر دیجیے کسی بھی ٹائم ہاں ایسے بات کر رے سے نا ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے
ہوں اچھا ہے ہونا بھی چاہیے بات کرتے رہنے سے نا مطلب ہر سماچار ملتے رہتے ہے کہ سب لوگ خیریت ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے
ہوں سب لوگ اچھے سے ہیں
آپ کا وہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ماشا اللہ اتنی اپ پیاری لگ رہے تھے
اچھا تھینک یو تعریف کرنے کے لیے آپ نے ہمم تھینک یو آپ نے میری تعریف کی
جی بہت پیاری لگ رہے تھے ماشاء اللہ ب اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ
نہیں کوئی کوئی ڈریس جو ہوتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے پہننے کے بعد
ہاں ہاں ڈریس آپ پہ کافی جچ رہا تھا ہاں
ہوں کافی ساری چیزیں ہوتی ہے کسی کسی کا نا دریش کا جو لک رہتا ہے نا وہ اٹریکٹ مطلب اس کے پرتی لوگ ہو جاتا ہے اب پہننے کے بعد چہرے کے اوپر کھلتا ہے نا تو لگتا ہے کہ نہیں اس ڈریس میں کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے نا
ہاں
سب اوپر والے کا ہے خدا خدا کی مہما ہے سب
ہوں
ہوں
اچ
اور تو ابھی کیا کرنا ہے
کچھ نہیں آپ کو جی
آ کھانا بنانے ابھی جانا ہے یا
ہاں کھانا بنائیے ابھی تو چائے بنا رہے تھے
اچھا اچھا اوکے ابی چا
تو ادھر تو گاؤں ہے گاؤں میں بہت ابھی مچیا وغیرہ لگے ہیں
ہوں ہوں
ہوں بارش بھی نہیں ہو رہی بہت زیادہ ادھر گرمی ہے دھوپ بہت ہے